ہلو جی الحمد للہ بولیے
بنا کی ب
کیا خبر ہے الحمد للہ خیریت سے ہیں بولیے اپنا جناب
تو الحمد الحمد للہ اچھا ہیں آپ بتائیے
جی الحمد للہ بول رہے تھے کہ کل کرکٹ کھیلنے گئے تھے تو کیا کریں میرا جو بیٹنگ میں تکنیکی پرابلم ہے کہ ہم کتنا کوشش کی لیکن ہم باونڈری کے اس پار بال کو نہیں پہنچا ف
ہاں ابھی بھی میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ گولر بہت زبردست تھا وہ قربان
جی جی بالر تو بڑا سخت تھا لیکن کوشش ہم کیے لیکن تبھی آف سائڈ میں ایک چوکا نکال دیے جی حضرات کوشش تو جاری رہے کی لیکن کیا بولے دیکھتے ہیں آج کے میچ میں کیا ہوتا ہے
دا بتائیے تو سذر ہم کو
جی یہ خا کہ دعا ہے جب بھی کھانا کھائیں تو آپ پہلے کھانا کھ آسیہ پڑے کم سے کم بسم اللہ اور اگر آپ کو پوری دعا یاد ہو تو بسم اللہ ہی وا برکت اللہ پڑھے جی حضرات آپ سونا اگر چاہتے ہیں تو رات میں اگر جب بھی آپ کو نو دس گیارہ بجے تو کم سے کم سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ کے سوئے اور وہ دعا ہے کون سید ہوا ہے آپ کو یاد ہے کہ نہیں جی الحمد للہ کوئی دقت نہیں ہم ہیں تو پھر آپ کو اس ٹینشن لینے کی بات نہیں ہم آپ کو ان شاء اللہ ضرور بتائیں گے اس دعا کے
بس بتائیے ان شاء اللہ ہم بھی سنیں گے اور عمل کریں گے
ہے اللہمبس مک اموتو یا یہ دعا یہ بڑی فضیلت والی
ہاں ہاں ہاں تو وہ دعا ہے اللہمہ بشم کاا ام تو وحیا ہاں حضرات تو سونے سے پہلے ہم ش دعا کو پڑھا کریں گے نا حضرات اوکے تھینک یو حضرات الحمد للہ ہم بھی اب بہت اب ہم بھی جب سونے جائیں تو اس ٹائم یہی دعا پڑھ کے سوئیں گے
تو آپ کا ابھی
الحمد للہ حضرات ابھی بہت اچھا پڑھائی وغیرہ چل رہا ہے اور اللہ کی کرم سے بہت اچھے نمبر بھی لائے اور ایڈمیشن تو ابھی ہوا نہیں فی الحال کیونکہ وہ تو کیا بولتے ہیں اس کو وہ آیا نہیں ہے رزلٹ وغیرہ اسی لیے وہتنا ایڈمیشن کرا لیتے ہیں الحمد ہم کلاس ٹینتھ کا دیے ہیں ایگزام حضرات
اچھا تو اس بار مطلب میٹرک کا ایگزام آپ کا ہوگیا نا اس میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیے نا اچھا اچھا جی جی چار لاک یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اس کا مطلب اس بار جو آپ کا ایڈمیشن ہوگا وہ انٹر میں ہوگاد ا اچھا انٹر میں فرسٹ ایئر کی سیکنڈ ایئر فٹر جی جی حضرات ب اچھی خوشی کی بات ہے جی بلیے جی اس کا صحیح معلومات تو مجھے بھی اندازہ نہیں ہے یہ اس کا اندازہ یہ تو ہے لیکن اس کا صحیح طریقہ اور یہ پوری دعا جو ہے ہم کو معلومات اس کا نہیں ہے تو انشاء اللہ عظیم پھر کوشش کر کے ہم
ہاں اوکے اوکے اوکے ہاں حضرات تو ہم یہ بات بول رہے تھے جی بولیے کہ مطلب جب ہم جاتے ہیں سونے کے لیے تو سونے سے پہلے پیر
جی پیر یہ اٹھانے بیٹھانے پیر سونے سے پہلے اس کا کوئی یہ فرائز نہیں ہے لیکن اگر آپ سونے جائیں تو ایک بات یہ صحیح ہے سے ثابت ہے اس کو آپ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی سوئے تو کروٹ لے کے سوئیں یا تو دایا یا تو پھر بایا ایک سائڈ سے نہ سوئےیں جیسے کہ جی آپ اپنا سر جیسے کہ اپنا فیس جو ہے آسمان کی اور آکاش کی اور اس طرح کر کے نہ سوئیں پھر اپنا جو فیس ہے وہ زمین کے بل اس طرح نہ سوئیں جب بھی آپ سوئ دواں پڑ کے جب بھی سوئے تو آپ کروٹ لے کے سوئیں یا تو اس سائڈ دایا یا تو پھر بیا جی جی جی جی جی جی اور بلیے اور سوال کیجیے
ہاں میرے پاس تو آپ کے لیے سوال بہت زیاادہ ہے لیکن آپ کے پاس وقت ہے نا حضرات جی حضر حضے اور اس وقت کو آپھ ض
کوئی دقت والی پرابلم والی بات نہیں ہے بولیے جی جی آذان سے پہلے کوئی دعا نہیں ہوتی ہے جی الحمد للہ آذان کے بعد دعا میں تو سننا تخ پڑھ لیا کریں دعا لیکن یہ تو دعا یہ ہم کو بھی معلوم نہیں تو بہت بڑی لمبی دعا ہے اس کی آذان کے بعد کی دعا لیکن پہلے دعا اچھا بعد میں ہوگی لیکن پہلے جو آذان ہو رہی ہے جو بلائی بلاوا دے رہا ہے اس کا پہلے اہتمام کرو اس کا عمل کرو کیاذان حیا سلا اور حیا فلا بول بولا جا رہا ہے کہ آؤ کامیابی کی اور حیا حان س کامیابی کیوں اور آؤ کامیابی کیوں حیا ال فلاح حیا ال ال فلاح آؤ منزل کی طرح آؤ منزل کی طرح
تو حضرات ہم یہ بات بولنا چاہتے ہیں جی
نا جی جی جی جی جی بالکل
سمجھے اور الحمد للہ سنیے دعوتیں دعوت میں جائیں گے آپ کہیں آئینہ دیکھیں شیشا دیکھیں تو وہاں پرڑھ لیے
جی جی ج تو جی اس کا صحی طریقہ یا تو ہم کوئی بھی معلوم ہے
شراد تو کوئی نہیں حضرات الحمد للہ شب معلومات ہو جائے گا پڑھنے لکھنے میں دھیان دیجیے کوشش کیجیے اللہحمب العالمین ہم کو دے گا تو انشاء اللہ چھپر پھاار کے دے گا الحمد للہ
چ جی جی جی سبشا اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں دو روٹی کھلاتا ہے ہمیں چین سے سناتا ہے ہمیں رز کتا خطر صحیح سلامت تندرستی اور ہمارے صحتوں میں آجلا تعاملات فرماتا ہے
اس سے بڑی نعمت کیا دنیا میںھی ہاں وہ تو ہے حضر
صحت ع
ہاںی آپ جو بول رہے ہیں نا بہت ماشاء اللہ بہت اچھی بات ب الحمد للہ آپ کی بات سن کے مجھے ا اچھا لگ رہا ہے ہاں چل آگ رہا بہت اچھا لگا
حاتپ مطلب جب آپ جاتے ہیں کہیں جیسے سفر میں جاتے جی سفر میںات
ہیں تو کون سی مطلب دعائیں پڑتے ہیں مطلب جیسے کہ
جیسے کہ جی جی جی جی جی بالکل بالکل اس میں آپ یہ فرائض نہیں کہ یہی پڑھ سکتے ہیں یہی پڑھ سکتے ہیں اس کا ایک آپ کہیں بھی سفر کر رہے ہو تو اس کا ایک سفر سے گھر سے نکلنے سے پہلے دا ہے جہاں تک آپ سفر کرو گے لیکن اگر بہترین طریقہ یہ ہے سثابت یہی ہے کہ آپ جب بھی گھر سے نکلو کسی سفر یا کسی کام کے لیے تو آپ کا منزل آسان ہو جائے گا کہ آپ پڑھتے جائیں یہ دعا پڑھیں آپ میرے ساتھ لا الہ ال سبحان کا
ہاں الحمد للہ ج سر میں پڑھا اس سے آپ کا جو ہے اس سے آپ کا جو ہے مطلب مطلب منزل اور راستے آسان ہو جائیں گے
کل الحمدلہ منزل جی جی جی جی جی جی جی جی بے شک بے شک بے شک تو آپ سےات جی بلیا جی جی بالکل مطلب جیسے آپ ملب جی آپ نے بالکل صحیح اور بہت اچھا سوال کیا ہے کہ گناہ تو کئی پرکار ہوتے ہیں اس دنیا میں لیکن جو سب سے بڑے گنا اور مین گنا ہے وہ کون کون جی الحمد للہ میں اس کو اگلی کال میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ویسر الحمد للہ ابھی یہیں سے رابطہ ہم لوگ گفتگو جو ہے وہ ابھی ختم کرتے اذان کا وقت چلا گیا اذان ہو گئی اب نماز کا وقت آ گیا ٹھیک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ